کما پائ جات
السلام علیکم بائی جان کیاس ہیں بھائی جان ہلو
تو
بڑھیا بھائی جان تو آج کا ٹاپک ہمارا ویدر کے اوپر ہونے والا ہے تو ایسا گ آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہو آپ ہاں جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گرمی گرمی کافی ہے جی جی بھائی جان آپ کی باز آ رہی ہے مجے جی بھائی جان آج کا آج کا جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویدر کے اوپر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم گرمی جو ہے کافی زیادہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو گرمی کے رہتے ہوئے ہمیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس چیز سے بچا سکتی ہے یا ہماری باڈی کو ڈییہائڈریٹ ہونے سے روک سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہے کہ گرمی میں زیادہ سے زیادہ ہم پانی کا اپپیوگ کرے ٹھیک ہے سر یوز کرے پانی کا کیونکہ پانی زیاد سے پی ہاں جی ہاں پانی جی جی جی بالکل بالکل تو یہ جی جی تو اس سے جو ہے ہم اس چیز سے بچ بھی سکتے ہیں اور ہر چیز جو ہے ہو بھی سکتی ہے ہمیں کو کوشش یہ رہنی چاہیے دیکھیے کوئی ہر موسم ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے ہمیں اس کے حساب سے ڈھلنا سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی جی تو ٹم ٹائم کے حساب سے ہوتا بھائی جان تو ایسا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز پہ کم سے کم دھیان دیں زیادہ دے رہے ہیں تو کوشش کم کرنیجیے کہ ویدر کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے شریر کو ڈھالنے اسیز آپتے ہے نا تو یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری اگر گرمی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شریر کو پانی زیادہ سے زیادہ د ٹھیک ہے
پانی زیادہ سے زیادہ پیے اور کلا واتورن ہو اور وسن بیٹھے ج جی بھائی صب اب کھان پان موسم کے حساب سے ہی کھایا جاتا ہے جیسے کپڑے بھی موسم میں جیسا گرمی کا موسم ہے تو گرمی میں ویسے پڑ جاتے ہیں سردی کا
جی جی جی جی ہر جی ہر ہر ہر ویدر کے حساب سے اپنا جو ہے الگ الگ چیزیں جی ہر ویدر یا موسم کے حساب سے ہر چیز میں الگ الگ ہے ہاں کھانا پینا الگ ہے کپڑے الگ ہے ہر چیز الگ ہے ٹھیک ہے تو کوش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ویدر میں ڈھلنے کے ہماری باڈی ریڈی رہنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ جی زیادہ گرمی ہو جائے تو ہماری باڈی پریشان ہو جائے اسی سے ٹھیک ہے ہم بیمار پڑ جائے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اگر گرمی ہے تو ہماری جی جی جی جی بالکل ج کم کھائیں اور اتنا کھائیں جتنا باڈی کی ضرورت ہے ا یہ کر کے کھائیں گے وہ ہی غط ہے ناھر لیکن یہ ہے موسم جو ہے کافی زیادہ تیزی سے بدل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کی کہ ن میں ہم دیکھے کہ موسم اگر بدل رہا ہے تو کیوں بدل رہا ہے اس چیز کا کیا کن ہے ارن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آج کل گلوبل وارمنگ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے گرمی کافی زیادہ بڑھ رہی رہی اور باقی موسم کب بھی چینج ہو جاتا ہے کب بارش ہے تو وہ چیز کوئی
موسم موسم کے حساب سے ہوتا ہے بھائی جب یہ موسم بلسا گ د ہو تو بلساؤ نہیں سری یک ہے تو سردی آئے گی گرمی کی ہے تو گرمی کے حساب سے
ا جی وہ چیز بھی ہوتی ہے پر کیا نام ہے یہ ایسا ہونا ہوتا ہے کہ موسم جو ہے اگر آج کل کیوں بدل رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی بارش پڑ جاتی ہے کبھی بھی موسم کبھی بھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ تو موسم چینج کیوں ہو رہا ہے کیا کیا کیا کارن ہے اس کا اس کا کارن گلوبل وارمنگ ہے ٹھیک ہے
جی
کارن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہی رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا آگے جو ہے پریشانی ہو رہی ہے پالوشن ہے پولوشن سے بھی جو ہے پریشانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پولوشن کس سے پھیل رہا ہے پولوشن گاڑیوں سے پھیل رہا ہے ٹھیک ہے اس سے کہ دواں بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے دھواں پھیل رہا ہے اس کے بعد کیا نام ہے آپ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوا کے اندر مل رہا ہے تو ہم وہی ہم ساتھ اندر لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جب ہمیں پتا ہے کہ ہم وہ چیز کرے ہیں تو ہمیں وہ چیز کم کرنی چاہی جس سے موسم خراب ہو یا چیزیں بدلے کیونکہ اگر چیزیں بدلیں گی تو ہمارا باڈی بھی بدل جائے گی
ب ب جی جی بھیا یہ بتاؤ موسم کے انسار ایسے پیڑ ہیں پیڑوں کے نیچے آپ کو بیٹو کھلی ہوا مجھے آج کل یہ چل رہی ہے لیے س لڑے جی ان سے کیا ہو ہے ان سے بہت ہی نقصان ہے اپنے شریر کے اندر
جی جی وہ تو ہے بھائی چان شریر کے نقصان تو ہے پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ویدر کے اوپر دھیان دیتے ہو اپنی باڈی کو اس حساب سے تیار کریں
خشی
جی ہر موسم کے حساب سے ہماری باڈی ریڈی رہنی چاہےی اگر زیادہ ٹھنڈا تو ہماری باڈی کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے پر ہمیں یہ نہیں کہ ہم موسم کوئی چینج ہو رہا ایک دم سے ہمارا بڈی بیمار پڑ ج ہے ہماری بڈی کےدر اسٹیمینا ہو نا ہونا چاہیے باڈی کے اندر چیزیں جو ہے پروٹین پورا ہونا چاہیے وہ ہر چیز ہونی چاہیے گرمیوں میں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے کیونکہ شریر میں جی شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھنڈ کے اندر اگر ہیں تو آپ کے جی جی جی جی ٹھنڈے کے اندر اگر ہے تو آپ کو کیا نام ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ گرم ہاٹ زیادہ لگے کیکہ زیادہ ٹھڈ بھی غلط ہے زیادہ گرمی میں بھی غلط ہے وہ ہر چیز لمیٹیڈ ہوتی ہے آپ کی اپنی باڈی کو اس حساب سے بنائیں یا اس حساب سے آپ کا کھانا پینا ہونا چاہی کہ آپ کی باڈی زیادہ جو ہے جھیل سک ہر چیز کے ٹھیک ہے تو اب ابھی دیک ہی رہے گرمی کا بھی زیادہ بڑ رہی ہے اور آج کل ہم دیکھے ہیں کہ موسم بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے کہ مطلب جیسے صبح گرمی بہت ہوتی ہے رات کو موسم ہوا چلنے لگ جاتی ہے تو اس چیز کا کوئی ہاں جی جی جی بالکل جی تو موسم یہ ہے نا کہ کافی غط ہے اور آ آپ تو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس سال گرمی کافی زیادہ پڑی ہے اور ابھی تک بھی موسم جو ہے کافی زیادہ ہیٹ مطلب بہت زیادہ ہے پسینہ جو ہے پسینہ بھائی تھاب رکتا نہیں ہے بالکل بھی پسینہ تو ہر ٹائم جو ہے بندہ اے سی میں بس سب سے غلط چیز اس کے اندر اے سی کی بھی ہے کیکہ ہم لوگ جی جی جی یہ ہم لوگے سی اے سی میں بیٹھتے ہیں اب اے سی میں یہ اے سی بھی جو ہے اگر ٹھنڈک پہنچا رہا تو وہ ہیٹ بھی تو باہر پھینک رہا ہے وہ چیز میں تو دیکھیے اب ہیٹ ہے وہ باہر پھینکے گا تو پھر اور بچلی گرمی تو بڑھنی ہے بھائی جان کیوں بھائی جان
صئیو آ بائی جان آ اللہ آ
جی ماشاء اللہ بہت سی بات جی میں تو یہ یہ یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب گرمی جو ہے جی اے سی بھی اگر ہم کوئی چیز یوز بھی کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ایسے ہو جائے کہ بھائی ہم وداؤٹ ا سی بنا چیے کہیں رہ ہی نہ پائے ایسا ایسا بھی نہیں ہونا چاہے کہ ہماری بڈی ایسی ہونی چاہی کہ ٹھیک ہے اگر ہم میشی کے انر بیٹھے ٹھیک ہے پر جب آپ دیکھتے ہوں گے اگر اے سی میں جاتے ہوں گے تو اس کے جگہ پ جگہ سے نکلتے ہو تو باہر آپ کی باڈی کو ہیٹ اور زیادہ لگتی ہے
بہت زیادہ نچر بیماری کا کن یہی
جی جی جی ج وہی وہی چیز اب وہ لوگ جو اےی میں بیٹھنے والے ہیں وہ باہر کے ٹیمپریچر میں ان لوگوں کی ہی زیادہ طبیعت جو ہے خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کی باڈی کی جی جی جی جی چونکہ بائی جان دیکھا رہ ہے کہ اپنا ان کی باڈی جو ہے باڈی کا ٹیمپریچر ایک دم سے لو اور ایک دم سے ہائی ہو جاتا تو اس چیز میں باڈی جی جی لو اینڈ ہائی میں تو پھر وہ اگر ایک دم سے کوئی کوئی چیز بھی ہوگی تو اس میں ظاہر سی بات ہے پریشانییا آ تو لازمی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہ اپنا ہمیں باڈی کوا دھیان دینا چاہیے باقی گرمی اگر ہو بھی رہی ہے تو گرمی میں ایسا ہونا چاہیے کیا آپ کوشش کریں اپنے شریر میں گلوکوز کی کمی نہ ہوں دیں پانی کی کمی نہ ہو د پانی زیادہ سے زیادہ پیے تاکہ وہ چیز آبزرو کر سکے باڈی میں کوئی بیماری نہ آ سکے باقی اگر کافی تھوڑی بہت بھی کوئی پریشانی لگے موسم کو چلتے ہو تو آج کل ایسا وائرل کافی زیادہ چل رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ تھوڑا بہت ہی طبع خراب ہو اس کے اندر بھی ہم ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے کیونکہ خود سے علاج کبھی بھی کسی بھی موسم میں کرنا تب تک صحیح رہتا ہے جب تک آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ہو اب آپ جی سر جی اگر وداؤٹ ڈاکٹر کیا آپ اس چیز کا وہ کر رہے ہو تو پھر وہ چیز غلط ہے آپ آپ کر رہ ہو کہ آپ خود سے علاج کر رہے ہوے ل لیکن آپ کو اسیز کے بارے میں کچھ پتا نہیں اب وہ آپ نے کچھ غلط کر لیا تو وہ آپ کے پھر آج کچھ بھی ہو سکتا ہے آج جی جی نقصان ہوگا جی بھائی جان تو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہر موسم کے حساب سے ہماری باڈی ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو گرمی ٹھیک ہے لگ رہی ہے پر ہماری باڈی ایسسی ہوتی کہ گرمی کو جھیل سکے ٹھنڈ کو جھیل سکے کیونکہ آج کل تو باڈی میں لو دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی نا بالکل بھی ویسا ہے ہی نہیں کہ انہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے ایک دم سے وہ لوگ جھیل نہیں پاتے گرمی کو تو وہ اس کا کیا کیا کارن ہے کن یہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ سب چیزیں کیونکہ جو پہلے کے لوگ ہوتے تھے پہلے تو کوئی آج کل پنکھے اے سی وغیرہ کولر تو ہوتے نہیں تھے پہلے تو لوگ ایسے ہی رہتے تھے نا تو وہ کیا چیز تھی اس ٹائم ہوا بھی اچھی تھی اس ٹائم پالوشن بھی نہیں تھا جی جی جی اس جی اس اتنی گاڑیاں بھی نہیں تیں آج کل تو آپ دیکھ رہے پٹرول والی گای جس وہ سے پالوشن بہتیادہ ہوتا دھواںں تو گرمی بڑھنی ہوتی ہے جی آج کل بہت بہت پریشانی ہے بھائی جان آپ کیا کہیں گے بھائی جان اس بارے میں
اور بہنجان بتاؤ خیرییت ہے سب
جی بھائی جی جی جی بھیا
اور بتاؤ ب ہے سب
جی بھائی جان سب تو بھائی جان کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں میں بھی آپ کے جو بچے ہیںیا آپ کے جو بھی ہے گھر میں کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ گرمی اگر ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ پانی کا پانی پیے جتنا ہوتا کہ اتنا جتا
پ جی پان جی جی جی جی جی جی جی پانی پانی پئیں گے تو ان کے جو ہے صحی رہے گا ان کے باڈی کے لیے نا کیونکہ پھر ایسے ہے کہ اگر آپ پانی نہ پیے تو آج کل آپ دیک رہے ہیں پانی کی پانی بہت زیادہ ضروری ہے اپنی ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ پانی کے بنا آپ کی باڈی کوئی بالکل ہی مطلب کہہ سکتے ہو آپ کچھ انرجی بھی نہیں ہے پانی کے بنا باڈی اندر پانی بھی پانی جیاد پچہتر پرسینٹ ہماری باڈی میں پانی ہونا چاہیے پانی کی کمی ہوگی جی جی جی پانی کی کمی نہیں ہے ن جی دن میں چار لیٹر پانچ لیٹر جتنا زیادہ ہو سکے سر کم سے کم چار سے پانچ جی جی کم سے کم چار سے پانچ لیٹر پانی جو ہے پینا ہی چاہیے اب ہم مجھے دیکھ لیے میں لگ بھگ دن میں حد سے کم سے کم پانچ لیٹر سے زیادہ زیادہ ہی پانی پ لیتا ہوں بھائی جان آپ کتنا پی لیتے ہیں بھائی جان
آج کل بھیا نہیں پانی آدمی بہت کم پی رہے ہیں لیکن کوڈ دن ج چل رہی ہے اس سے زیادہ آدمی کو انداز سے ہو رہی ہے تو کو چھوڑتا نہیں ہے
جی بھائی جان ٹھیک ہے کولڈ ڈرنک بھی صح ہے اپنی جگہ پر دیکے وہ بھی وہ بھی کیمیکل سے بنی ہوئی ٹھیک ہے جی جی پریشان جی جی نق شان تو ہنڈریڈ پرسینٹ کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں کرتی نقصان کرتی ہے نقصان وہ نہیں کرتی جیسے آپ گنے کا جوس دیکھ لیجیے وہ نقصان نہیں کرتا آ کو ٹھیک ہے بہت ساری ڈرنکس ایسی ہیں پینے کے لیے جو نقصان نہیں کرتی
موسم ہے ٹمپریچر ہائی ہے دیکھو سنو ٹمپریچر ہائی ہے جی ٹیریجر تو آ رہے ہے کوڈ ڈنک لے ل پی رہے ہیں تو ایک دم نقصان کرے گی خدا حفش